ہیلو سلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہو
میں ٹھیک ہوں آپ سنا ہے سب خیریت ہے انشاء اللہ
ہاں ماشاء اللہ میرے یہاں بھی سب خیریت ہیں ابھی نا میرے سوپ پہ تھوڑا سا بر کام تھا مجھے تو میں چلی گئی تھی تھی کام کرنے ہاں کلیم تلیم کے لیے مجھے نا تصویریں نکالنی تھی تو میں وہاں اپنی سوپ پہ تصویر نکالنے گئی تھی
جی جی جی جی کام زندگی میں بےحد ہی ضروری ہے انسان کے لیے
ہاں نہ کل سے ہمارے ا اسکول میں نا اب فارم آن لائن ہو رہے تھے تو اس میں فوٹو کی ضرورت پڑی تھی تو ابھی لائٹ آئی تھی تو ہم نے سوچا ابھی ہم فری ہیں تو چلے جاتے ہیں
جی جی آپ نے صحیح کیا اور سنا ہے ویسے آپ کا جی ویسے آپ کا کیا خیال ہے آن لائن شاپنگ کے بارے میں مجھے تو کچھ خاص پسند نہیں ہے
اچھا آن لائن شاپنگ کے بارے میں آپ آج گفتگو کرنے والی ہو ہاں میں سے مر کو نا آن لائن شاپنگ پسند بھی آتی ہے اور نہ بھی پسند آتی ہے نہ میرے کو کپڑے وغ ہاں جی بالکل ماشاء اللہ نا آن لائن کپڑے خریدنا میرے کو اچھا نہیں لگتا آن لائن کپ ڈے کوالٹی وغیرہ تھوڑی گندی آتی ہے اس میں لیکن نا الیکٹریکل سامان آن لائن خریدنا سب سے بیسٹ لگتا ہے میرے کو
جی جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہم ریویو دیکھ کے یا ان کو دیکھ کر کیسے بھی اچھے سے منگا لیتے ہے وہ ہمارے لیے خاص بن جاتی ہے اور کچھ چیزیں نہیں ہو پاتی ہے نا ویسے نا ہم نے آن لائن چیزوں کو جب روزمرہ کی چیز ہوتی ہے نا جیسے آٹا ہو گیا دودھ ہو گیا چائے ہو گیا بسکٹ ہو گیا ان چیزوں کو ہم آن لائن منگاتے ہیں پر ہم لباس وغیرہ نیں منگاتے کیونکہ ان کی نا آن لائن میں کوالٹی کا پتا نہیں پڑتا ہے کیا ہی آئے گا کیا ہی دکھ رہا ہے مطلب وہ بعد میں مسلے ہو رہتی ہیں پھر واپس کرنے کی دکتیں رہتی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا نہ گھر میں روز مرہ کی ا چیزیں تو آن لائن خریدنا بےحد اچ اچھا لگتا ہے مجھے بھی کیونکہ نا وقت کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور آسانی سے سامان ہمارے گھر دے جاتے ہیں ڈیلیوری ہوئے والے اور ہمیں بھی دو میں پریشان نہیں ہونا پڑتا ارجنٹ میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے جلدی جلدی سے جلدی ہمارے پاس آ جاتی ہے جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہر جگہ بلینکٹ جمعٹو وغیرہ چل ہی رہے ہیں تو منٹوں اور سیکنڈوں میں سامان پارسل ہو
جی بالکل بالکل ابھی کیا ہے نا کہ مطلب بہت ساری سائڈیں چل گئی ہیں پھر وہ اپنا اپنا ٹارگیٹ پورا کرتی ہیں تو سمے کی زیادہ بچت دیتی ہے اور کبھی کبھی تو ڈلیوری فری بھی ہو جاتی ہے کبھی اچھی سیل میں اچ اچھی سیل میں اچھے ڈسکاؤنٹ میں ہمیں اچھی چیز مل جاتی ہے تو آن لائن شاپنگ ٹھیک بھی ہوتی ہے ان شاء اللہ ہمارے وقت کی بچت ہوتی ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا وہ نا کیا کہتی ہیں میں کہہ رہی تھی کہ ایسے کھانے کی چیزیں ہیں اور نا روز مرہ گھر کی ا سامان ہوتا ہے نا وہ تو آن لائن شاپنگ میں بےحد اچ اچھا آتا ہے اب جیسے ارجینٹری میں ہمیں کل دودھ کی ضرورت پڑی تھی اور ہمارے گھر سارا دودھ ختم ہو گیا تھا اور نا کچھ مہمان آئے تھے شام کے وقت دودھ تھا ني تو ابھی ہم نے جلد بازی میں بلینکٹ سے امول دودھ کا پاؤچ منگایا تھا اور ریٹ بھی اس کا صحیح آیا تھا اور اس میں ہم نے دودھ پاؤس سے نکال کے دیکھا تو اس کا دودھ کی کوالٹی بھی ملب بہتر تھی اور نا لیکن آن لائن کپڑے وغیرہ منگاتے ہیں ان کی کوالٹی دیکھنے میں کچھ اور ہے اور نہ گھر آ کے کچھ اور ہوتی ہے تو ہم آن لائن کپڑے وغیرہ شاپنگ شاپنگ کرنے میں نا زیادہ بھروسے مند مند نہیں ہے لیکن روزمرہ کی چیز ہے لے یکل سامان ہے وہ تو آن لائن میں بہتر سے بہتر مل جاتا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ویسے نا ہمیں نا بچوں کے لباس ہوں اپنے لباس ہوں اور جوتے چپل ہوں ان شاء اللہ اور بھی کچھ سامان ہوتا ہے گھر گرہستی کا تو ہم نا جسے آف لائن ہی جاتے ہیں کیونکہ تھوڑا وقت ہی تو لگتا ہے وقت نکال کے چلے جاتے ہیں تو ہمیں عمدہ چیز مل جاتی ہے کفایتی داموں پہ مل جاتی ہے سستے بازاروں میں ڈسکاؤنٹ مل جاتا تو ایک دکان سے دوسرا دکان دوسرا سے تیسرا را ہم ڈھونڈتے پھرتے تجربے کے ساتھ اچھا سامان خرید کے لا سکتے ہیں
جی جی بالکل معف ان اللہ بالکل انساء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور نا تھوڑا سا بازار میں جاتی ہیں تو دو چار چیزیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں دھیان نہیں ہوتا تو دکھ جاتی ہے تو وہ بھی لے لیتے ہیں اور نا آپ نے صحیح بولا بچوں کی لباس وغیرہ اپنے لیے بو کنے کاؤ وغیرہ ہمیں خریدنا ہوتا ہے نا اس کی بھی رنگ روپ اور کوالٹی اور نا سب بہت اچھی چیز ہے نا کہ ہم اس اس کا ریٹ بھی اچھے دام میں لگا لیتے ہیں تو میرے کو نا ہاں آف لائن شاپنگ کپڑے کی کرو نا وہی بہتر رہتی
جی پھر کیا ہے نا ہماری نا امی امی جان ہے اور کیا بولتا پھپھو ہے کھالا ہے سب ہم ساتھ میں جاتے ہیں نا تو ان کو تھوڑی سی کپڑے کی اور اس کی مطلب لباس وغیرہ ہوتی ہیں ان کی سب کی جانکاری ہوتی ہے ان کو تجربہ ہوتا ہے نا تو ہمیں عمدہ چیز مل جاتی ہے کبھی کبھی ہم جو مطلب نہیں کر مطلب ہم جو سوچ نہیں سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس سے بھی کفایتی مطلب دام مومد باہر جا کے چیز مل جاتی ہے اور میں نا یہ بھی مسئلہ نہیں رہتا کہ کبھی واپس ہوگا کبھی واپس نہیں ہوگا ہماری جان پہچان والوں کی دکان ہوتی ہے تو ہم ایک ایک مہینے تک بھی واپس کر سکتے ہو اس کو ہم لوٹ واپس کر کے لے کے آ سکتے ہیں چینج کر کے
جی جی انشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور نا سب سے بڑھیا بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں سائز وغیرہ بھی اچھے سے دیکھ پاتے ہیں فٹنگ وغیرہ بھی کمفرٹیبل ہو کے کر پاتی ہے آن لائن میں تو آپ نے دیکھ ہوگا ایم سائز منگاتی ہیں تو کبھی کبھی تو چھوٹا آ جاتا ہے اور کبھی کبھی ہم ایل سائز ایکسل میں منگاتی ہیں وہ بہت بڑا آ جاتا ہے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور اب یہ ہو جاتا ہے فرق کیونکہ اس میں دیکھنے کا پھر واپس کرنے کا ایکسچینج کرنے کا مسئلہ رہتا ہے کوئی کوئی سٹ تو ایسی ہوتی ہے کہ مطلب ہم نے چیز منگا لی سٹ ترنت بند ہو جاتی ہے کوئی ساںیڈ ایسی ہوتی کہ وقت لیتی ہے چینج کرنے کا کوئی ساڈ ایسی ہوتی پہلے تو پھر مسئلے تو رہتے ہیں انس تو ان سے بڑھیا کہ وقت نکالو اور اپنا آف لائن شاپنگ کرو بازار میں جاؤ اپنی دادی امی کے ساتھ جاؤ تجربہ سے چیز خرید کے لاؤ انشاء اللہ اچھی اچھی سیل لگتی ہیں ان میں جاؤ خرید کے لاؤ تھوڑا اسے ٹہلنا بھی گھومنا بھی ہو جاتا ہے اور اماں نہ اچھی چیز بھی لے آتے یہ کفایتی داموں پہ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور نا تھوڑی سی میرے کو تو یہ بھی لگتا ہے کہ آن لائن میں نا ڈیلیوری والے اپنا پیسہ لے لیتی ہیں اور ویسے ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا ہے تو اس میں مطلب سارا اپنا آ دکھانے کا آن لائن شاپنگ کا سارا پیسہ جوڑ دیتے ہیں آف لائن میں جاؤ تو وہی آن لائن میں ہمیں دو سو کی چیز ملتی ہے اور آف لائن میں وہی ہمیں ڈیڑھ سو کی سبا سو کی مل جاتی ہے تو نہ ریٹ میں بھی تو فرق رہتا ہے ان لوگوں کی تو میرے کو بھی نا ہاں آن لائن شاپنگ میں میں نے آپ کو بتایا نا روزمرہ کی چیزیں تو اچھی آ جاتی ہیں لیکن کپڑا کی کوالٹی وغیرہ میں ہم ریٹ فکس نہیں کر پاتے نا تو پھر یہ تو آف لائن شاپنگ کرنا ہی بے حد پسند ہے میرے کو تو ابھی میرے یہاں نجدیکی میں نا ایک مال کھلا ہے وہاں میں دیکھنے گئی تھی سوٹ سلوار اتنی بے حد خوبصورت خوبصورت مل رہے تھے اس میں کم ریٹ میں اور نہ ان کی ریٹ بھی اچھی تھی اور کوالٹی بھی بہتر تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں دو چار سوٹ اور اپنے لیے کرتا سلوار یہیں سے خرید لوں اور میں نے اپنی پھوپھو کو بھی بتایا تھا خالہ کو بھی بتایا تھا اور میر باجی تو دو تین لے کے بھی آئی ہے وہاں سے
جی جی بالکل ابھی کیا ہے نا کہ مطلب اس سے یہی ہو جا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے جا رہے ہیں تو ان کی مطلب سایج کاایسو رہتا ہے تو انشاء اللہ ان کو آپ بدل کے پہنا کے بھی لا سکتے ہو ان کی پسند سے بھی دل با کی کو کیونک چھوٹے بچوں کا تو مسئلہ بہت رہتا ہے نا اپنی پسند سے چیزیں خریدنے کا تو وہ لے آ تے ہیں پھر بار بار چینج کرنے کی دکت نہیں رہتی بار بار واپس کرنے کی دکت نہیں رہتی ہے اور ان کو تھوڑا ٹہلنا بھی ہو جاتا ہے کھلانا پلانا بھی ہو جاتا تا ہے جی اور بچوں کا مطلب وقت بھی گزر جاتا ہے اپنی من پسند چیز لے آتے ہیں بچے تو زیادہ خوش ہوتے ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور آپ نے دیکھا ہوگا نا میں آج کل یہ کشمیری چوڑی نا بہت زیادہ ٹرنڈ میں آ رہی ہے تو میں نے آن لائن شاپ میں دیکھا تھا ان کا ریٹ تو اس میں ڈھائی سو روپئے ریٹ بتا رہے تھے دو سو پچاس اور وہی ریٹ میں نے باہر دکان پہ جا کے پوچھا تھا تو وہ لوگ نا ڈیڑھ سو روپے میں دے رہے تھے تو میرے کو بھی اور کوالٹی وغیرہ بھی ہمیں سامنے فس ہونے کو مل رہی تھی دیکھ بھی پا رہے تھے ہم تو ماشاءلہ نہ میرے کو تو لگ میں یہیں سے کشمیری چوڑی خرید لوں ہم پارٹی میں جانے کے لیے تو میں ابھی پنک میں لے کے آئی ہوں پنک اور سلور کلر میں ایک جوڑی تو لے آئی میں کیوںکہ میرے کو وہ بہت ان کی ڈیزائن بہت خوبصورت لگ رہی تھی
جی بالکل بالکل کیا ہے نا کہ مطلب جو مارکیٹ میں چیز ہے وہ تھوڑی سی مطلب کم د کم داموں میں مل جاتی ہے اور آن لائن میں تو مطلب کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ نہیں ایک ہی ریٹ میں کہ دیا مطلب آن لائن تو ہمیں خریدنی پڑے گی اور کیا ہے نا مارکیٹ میں جاؤ گے تو آپ بارننگ بھی کر لو گے ڈسکاؤنٹ بھی لے لو گے ڈسکاؤنٹ مل بھی جاتا ہے بازاروں میں کیونکہ وہاں ایک کے بعد ایک دکان ہوتی ہے اور آن لائن میں کیا ہے ایک ہی جگہ سے شاپنگ کرنی ہوتی منمانی سے آتا ہے تو ہمیں کچھ پیسوں کی مطلب مارکیٹ میں جا کے ہم خریداری کریں گے بازار میں تو ہم کچھ پیسوں کی بچت بھی کر سکتے ہیں ماشاء اللہ دوسری چیز خرید سکتے ہیں
لہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا
آئیے گا کبھی ہمارے یہاں سستا بازار لگا ہوا ہے
ہاں جی بالکل وقت ملتا ہے تبھی ہم آتے ویسے بھی نا میرے کو آپ کے یہاں وہ سوموار بازار لگتا ہے نا اس میں میرے کو شاپنگ کرنا بے حد پسند ہے اس میں سارا ضرورت کا سامان مل جاتا ہے
کا سامان ملتا ہے نا اور عمدہ داموں پہ بھی ملتا کفایتی داموں پہ ملتا ہے ماشاء اللہ بےحد ہی اچھا سامان ملتا ہے
جس بازار میں جس گلی محلے میں چلے جؤ وہاں سارا سامان مل ہی جاتا ہے ہمیں فکس رہتا ہے کہ یہاں یہ سامان ملتا ہے تو وہاں نا زیادہ بھٹکنے کی بھی وہ نہیں آرام سے آسانی سے خریداری ہو جاتی ہے جی جی ماشاء اللہ آپ سے گفتگو کر کے بے حد اچھا لگا میرا تو دل خوش ہو گیا آن لائن شاپنگ کے بارے میں جان کے اللہ حافظ ملتے اگلی کال پے شکریہ